میں ٹھیک ہوں تم کیسی
جٹھیک تم بتاؤ
ہاں دی
میں ٹھیک ہوں ہم بتاؤ تم کیسی ہو
کیا کر رہی ہوں
کش نہیں کہ و ہوتا
کیا بنایا ہے کھانے نے
میں نے تو وہ کیا ب تو ایک کر ہی بنایا
کیا بنا ہے
ہ کرر
آواز نہیں آ رہی
ہیلو
ہاں کیا بناائے
ایکسی
کیسے بنتی ہے ہاں یہ کیسے بنائی ہے نے ایک کڑی
ہیلو
ہلو
ہاں جی آواز نہیںی
ہاں بھاری بولو کیسے بنائیے
میں نے م سمپل مسالوں سےاتتی ہوں پز ن م پ لو اس کو پیس لو اس کے بعد پ ہ پیسنے کے بعد تیل ڈالو اس میں تے مرگی دالا ڈالو پیاز ٹماٹر کا پیسٹ ڈالو پھر ادراک لہسن کا پیس چالو جب وہ بھن جائے تو اس میں نمک مرچ ہلدی دھنیا یہ ڈال دو اور پھر سنڈے کو بوائل کر لو انڈے کو فرائی کر کے اس میں ڈال دوو آلو لے لو آلو بوائل کر ہلکے سے شالو فرائی کر لو وہ ڈال دو گریوی میں اور پانچ ا پس پہ کسور پ پیسی دیا کیسے بناتی ہے
ہمارے یہاں تو بوائل والے گھنٹے پہلے انڈے کو بوائل کر لو اس کے بعد جب وہ بوائل ہو جائیں تو ان کو اوپر سے نا گرم کا مسالحہ تیار کر لو اس میں تھوڑا بہت گرم مسالحہ زیرہ ادرک لہسن ڈال کے اور پسی ہوئی پیاز ڈال کے اس کو گریوی اس کی تیار کر لو اس کے بعد جو انڈے بنے چل کے رکھے تھے لاسٹ میں وہ ڈر بھی شوربا کر دوں ہماے یہاں اس طرح سے بنٹی ہے
ہاں اس میں آلو بھی ڈال دیتے ہیں آلو بھی اچھے لگتے ہے انڈے آو
ہاں
ہاں
اور
اور ایک طرح سے توڑ کے بھی بنتے ہیں پہلے میں نے اپنا مسالہ تیار کرا اس میں مطلب مسالہ جو ہوتا ہے نا اپنا پیاز پسی ہو اور لہسن ادرکرا یہ سب ڈال کے اس کا مسالہ بنا لو گرم مسالہ ہو گرم مسالہ نہیں گرم مسالہ دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر ہلدی پاؤڈر نمک یہ سب چیزیں ڈال کے اس کا مسلہ مسالا بنااے بس میں تل آنے لگے تل چھوڑنے لگے وہ جب تک بنا اس کے اندر نا انڈو کو پھوڑ کے ڈال دو جیسے آملیٹ میں ڈالتے نا ویسے پھوڑ دو کہ ایسے ڈال دو اور اس کے بعد چمچ چلاؤں تو خود بہ خود ہو جاتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے ڈالو تو ویسے بھی بنتے اچھا لگتا اور ایک ٹماٹر والی بھی گریوی کے ساتھ بنتے ہیں پہلے بوائل ہے ان کو ایک نان اسٹک کے پین میں ڈال لو اس کے ساتھ ٹماٹر ڈال لو اور پھر ٹماٹر کے جو اوپر کے چھلکے ہیں نا اس کو تھوڑی بھاپ دینے کے پھر ہٹا لو اور ان کے چھلکوں کو بھی ہٹا لو ڈھکن کھول دو اس کے اندر ہلدی اور جو بھی ٹیسٹ اکارڈنگ آپ کو چیزیں لینی ہے بلیک پیپر ٹماٹر وہ پلیٹ پیپر نمک یہ سب چیزیں ڈال کے بھی اس کا میں س ریسیپی بنتی ہے بھنی بھانی ڈل
ہلو
ہلو
آواز آئی
ہاں آریو اور آپ کس سے مزے بناتی ہیں
میں انڈے سے فرائی کر کے بھی بناتی ہوں تو سب سے پہلے انڈے لے لو جتنے میں نے جیسے دو انڈے لے لے تو ٹماٹر لیا اس کو باریک کاٹ لیا پیاز کاٹ لے لو بایک ہاں پیاز کاٹ لیا ٹماٹر کاٹ لو باریک ہلی مرچ کاٹ لو اور پھر کیا بولتے ٹماٹر سافٹ ہو ج پھر اس زیا اچھے سے پھی نمک ڈال دا سا پھر وہ انڈا ڈال د اس کے بعد پ اس کو ڈال دو جب وہ ایک طرف سے پک جائےا تو ٹرن کر دو فلپ کر دو دوسری طرف پھر وہ پک جائے دوسری طرف سے کا بہ اس میں چیز بھی ڈالتے ہیں بہت کی سبزیاں بھی ڈالتے ہیں
جی پسند ہے
سچیز
انڈا بجی ایک بج جی کے ساتھ جو بنتا ہے وہ کس طرح سے بناتی ہیں
مکھی کی بھجی کے ساتھ بنتا ہے نا ہ ہاں میتھی کے بھاجی کے ساتھ کبھی ناشتے میں بنتے ہیں سردیوں میں بہت اچھا لگتا ہے میتھی کی بھاجی کے ساتھ
اب آز نہیں آ رہی
نہیں میتھی کی سبزی میں بس خالی انڈا اور میتھی کی بھاجی ہوتی ہے دونوں چیزیں مست کر کے بنتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں پراٹھے یا پوری سے کاؤ تو بہت اچھی لگتی ہے
کیسے بنا فائل
اور میتھی کی بھجی لیتے اور پہلے تیل ڈالو پین میں اس کے اندر مرچی کی بھجی اور تھوڑی بہت اسپائسیز ڈال لو جو بھی پسک لال مرچ پاؤڈر یہ سب اس انڈا ڈال کے چلا کے خود مطلب وہ ایسی ہو جائے وہ تیل چھوڑنے لگے تب تو اس کو فرائی کرو وہ اچھی بنتی ہے
اچھا اچھا
دھنی بال ہوتی ل اس د شاید دھنییا سے بھگاتا ہمارے یہاں می ہیلو
اور شاید ام کھڑے تھ نہیں وہ میچی دانا ہوتا ہے نا اس شید سے بھگااتتے تل فرائی کرتے ہیں مکھی کی بھاجی لیتے ہ اس کو پہلے دھو لو اچھے سے دھونے کے بعد اس کو میں پہلے گرین چلی ڈال دو پیاز تو شاید نہیں ڈلتی ہے اس میں پیاز نہیں ڈلتی ہے شاید پہلے گرین چلی زیرہ اور تھوڑے سے گرم مسالے میں سے کالی مرچ کھڑی کالی مرچ لوئے ڈال کے اس کو فرائی کر لو اس کے بعد اس میں میتھی کی بھاجی ڈال لو جب میتھی کی بھاجی اچھی ہو جائے مطلب کہ پک گئی ہے وہ کھانے لائق ہو جائے تو اس کے بعد اس میں انڈے دو تین پھوڑ کے ڈال لو اور وہ جلاؤ تاکہ وہ اس کا جو تیل ہے نا سیپریٹ ہونے لگے الگ آنے لگے پھر اس کو کھاؤ نا سردیوں میں اچھا لگتا ہے ناش کر
اچھا
آپ کو انڈا برگر بنانا آتا ایک انڈی کا بھی جو بنتا ہے انڈا بریڈ ٹائپ وہ کیسے بناتے ہیں آپ انڈا بریڈ ہاں اس کا ٹوسٹ بنتا ہے نا ٹوسٹ
ستا
ہاں انڈے کے ساتھ ہی انڈا بھی یوز ہوتا ہے نا اس میں
ہاں
وہ کیسے بناتی ہیں
فرنچ ٹوسٹ بہت سمپل نا ریسیپی انڈا ہو اس کو پھینٹ لو اس میں نا دودھ ڈالو ٹھنڈا دھ ٹھنڈا دودھ کے ساتھ تھوڑا سا شکر ڈال دو اس میں اور پیسی ہوئی شکر اور تھوڑا سا دالچینی کا پاؤڈر ڈال دو اس کو اچھے سے پھینٹ لو پھر بریڈ بڈ سائز کو اس میں ڈالو اور ایک پین گرم کرنے کے لیے رو اس میں گھی ڈالو گھی ڈالنے کے بعد پھر وہ جو ہمو مطلب مچر ہے بریڈ ڈپ کرو اور پھر نکال کے بریڈ کو اس میں ڈالو پھر دونوں طرف سے اچھے سے پکالو اور پھر جب وہ مطلب گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر کھاؤ اچھا لگتا ہے ٹیٹ چھی لگتا ہے
اچھا اس کا نمکین بھی بنتا ہے نا سینڈوچ ٹائپ آملیٹ بھی یوز ہوتا ہے اس میں پہلے انڈے لو روپ باری ٹماٹر کٹ ل پپسکم کٹ ل پیاز کٹو ان سب کووچس بلایک پیپر ریڈ چلی پؤڈر س نمک کو اچھے سے پھیٹ لو جب ھبی اچھے سے پھیٹ جائے تو اس کے بعد پین میں ڈال دو اس کے اوپر بریڈ رکھو اور آس پاس سے فولڈ کر کے بیچ میں چیز سوس اور گرین چٹنی لگا کے پھر سائڈ والا اس کو اوپر کر لو بہت ٹیسٹی بنتا تاہے ہیلو ڈو سا ماسک بھی اچھا لگتا ہے ناشتے میں لو چائے کے ساتھ ہاں وہ بہت مطلب ہیلدی بھی ہو جاتا ہے بہت ہیوی بھی ہو جاتا ہے اس سے بہت دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی
اور ہاں ٹیس ہی لگتا ہو وہ
ہاں اس کو سوس یا سوس اؤ تو تھوڑا اچھا لگتا ہے ٹمٹرکیچپ اچھا اسکونا ٹرائی کر کے دیکھنا اس ریسیپی ک نا
آ